ہلو جی السلام علیکم
وعلیکم السلام اور کھیرے سے ہیں
ٹھیک ہے
جی اللہ کا شکرہ ے اور بتائے جی سب ٹھیک ہے الحمد للہ اور بتائیں کیسی رہیید
ہوں عید تو اچھی تھی ماشاء اللہ
اچھا اور سناؤ
مہمان وغیرہ آئے
م ہاں عید پر مہمان تو آتے ہیں
ہ کام رہتا ہے پھر
جی ہاں گرمی تو بہت رجب عید یہ کے بسید
جی کیا کریں گے آپ
بس ابھی کھانا کھایا تھا
سو آپ کی کیسی رہ عید
اورر آاب نے کھا دیا
ہاں بھی کایا تھا ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی
اچھا کیا کھایا
واب
ائی ہو کباب
ہ ج بولتاس تمار خبر
اور آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے خریت ہے آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب خریت
جی سب ٹھیک ہے الحمد للہ
سڑ کہاں گئ ہیں اپ عید پر
عید پر تو میرا ایید سے نیکسٹ ڈے میرا پیپر تھا
اچھا
تو عید کے والے دن تو بس میں اپنے ایک نیبر میں چلا گیا تھا وہ بھی زبردستی لے گئے گھر والے
اچھا ہاں پ پر ہوتا ہے تو پھر
پھر کل میں گئی تھی رات میں اپنے ریلیٹیوس کے یہاں وہاں پہ دعوت تھی
اچھا ہاں پھر تو ان نے پیپر کی تیاری کری ہوگی
ہاں وہی تو ساری میرے پیپر میں نکل گئی چاند رات بھی ورنہ تو ہم چاند رات پ گھومنے جاتے ہیںسےف بزار وازار
اچھا ہوں ہوں ہاں اچھا لگتا ت
ہ وہی تو اتنی رونق رہتی ہے مارکیٹ میں تو چاند راتتے بھی میں مارکیٹ نہیں جا پائی اور پھر عید پر بھی کہئی نہیں پھر سیکنڈ ڈے اید کے عید پر گئے تھے اور ہمنے ریلیٹیوس کے وہاں پر دعوت تھی
اچھا کل
جی اور آج بھی جائیں گے
تو آپ کا تو ک لگی ہوگی عید
ہاں میرے تو کل منیید پانچ بجے کے بعد اور آج بھی جائیں گے ہم
آچ کر جائیں گے آپ
آ بی پیٹس کے جائیں گے
اچھا
اس پر تو ہی رہتا ہے کوئی ہمارے گھر آتا ہے ہم کسی کے جاتے ہیں
ہاں آنے جانے لگا رہتا ہے
کتنی دی مل گئی
جیدی م دانی کابھی کاؤنٹ نہیں کری
اچھا کاؤنٹ کرے تو
ہوں کریں گے آپ کو بتائیں گے
ہوں بتائیے گا سنبھالاری نہ جائے تو تھوڑی سی دے دیے گا ادھر
اور موسم کیسا ہو رہا ہے
موسم تو اللہ کا شکر ہے کچھ دن سے بہتر ہو گیا عید والے دن سے ہاں جی وہ بہت تز ہاں بہت ت آاندھی آئی تھی
ہاں مائی سائڈ بہت زد رانی آئی تھی
ہاں س کچھ بہتر ہے موسم پہلے سے
ہاں ابھی بھی لیکن دھوپ ہے لیکن پھر بھی یہ تھوڑا صحیح ہے موسم ہ ابھی تو بتایا دو
چلو صحیح اتنی گرمی ہو رہی تھی کچھ تو راحت کچھ تو سکون ملے گا
ہاں یہ تو ہے
اور عید کے کپڑے پہن لیے آپ نے
تو ہم تب پہن گ گھر میں تو دل نہیں چاہ رہا تھا
ہاں یہی تو گرمی میں کہیں جاؤ تبھی ہمت اچھی کر لیتے چلو اب جائ ن بنائے ہیں تو پہن لو ہاں
کام رہتا ہے دل بھی نہیں جاتا ن
اور پھر کہیں جائیں تو پھر ایسے ادھر کرتا ہے عید پر نئے کپڑے ہوں یہ ہوں تو کیا پہنا تھا آپ نےید جی
سوٹ پین سمپل کاٹن
اچھا میں نے بھی سوٹی پہنا تھا بس کاٹن کا اتنی گرمی میں فون لائے ایمبرائڈری والے کو کپڑے نے بھینی چاہییںے کیا فائدہ
ہوں دلی نہیں کرتا پہننے کا
تو بس سمپل سے کپڑے لے لو پہن لو
ا وہ بھی جب کہیں جات
ہ اور آپ نے گئی کہیں پہ
ہاں گیا تھا میں بھی
آپ کہاں گئی
ہ چار چکی گھر ار کھ
اچھا اور بس چارچک کی اورار کہیں نہیں گئی ہیں
بس چانج تک ہی پھر ہی رہتا نا مہمان آتے ہیں اور ایک دو پڑوس میں گھر ان کے گئے تھے
اچھا صحیح ہے
ہوں
عید پر تو یہ رہتا ہے آج تو آخری دن عید کا
ہاں اور پھر بھی لیکن یہ مہمان آتے
ہاں میں میم بعد میں بھی آتی تے ہے
نہیں نہیں چلتا رہتا آنا جانا سب لوگوں کا اور
سل تو سب بڑھیا ایک دم
اور یہ کر رہے ہیں س آپ کے گھر پر
گھر پر بس ابھی وہ سب نے کھانا کھایا تھا اب سب ادھر ادھر ہو گئے
اچھا اچھا اچھا ہاں
کھانا کھانے کا تھا جی اج جب بھی ہم لیٹ ہو گئے
ہاں چار بجے رہیں ج ہے پھر یہ لیٹنے کا ٹائم ہوتا ہے
کھانے میں لیٹ ہو گے اور آجمی جائیں گے آج ہاں جی آ ج رہی ہیں اج کہیں پہ
ہاں ہاں شاید دادی کے گھر جائیں
اچھا صحیح ہے اج بھی تو عید ہے
ہاں ہم ہم ہم جی
پھر ایک سال بعد ائے گی
ہاں یہی انسان ساتھ رہتا ہے لیکن عید پہ الگ بات ہوتیر جانے کے
اور کہیں دعوت ملی
ہاں دادی کے یہاں ہے نا
اچھا دادی کی دعوت ہے کس کی باربی کیو
نہیں پتا نہیں نہیں باربی کیو نہیں ہے
تو عید پر تو باربیکیو بھی زیادہ چلتا ہے مزہ آتا ہے پھر سب ایک سات رہ کھاتے ہیں پیتے ہیں لڑتے زیادہ یہ رہتا ہے عید پر
وہ سب لوگ جب ہوتے تو
ہاں وہی تو
مزہ آتا ہے ہے
محفل جمتی ہے
ہاں چلو ا سب لوگ
اور سنائی
بس اور تو سب ٹھیک ہے ہمارے گھر پر بھی سب اب لیٹ گئے ہیں
ہ ہاں وہی تو پر کام بھی تو بہت رہتا
ہوں کھانا پکانا سب
وہئی تو آپ آپ نے تو کباب کھائےآج اور ساتھ میں بس کباب
ہوں
کس نے بنایا آپ نے م
اور
اور تو سب پریا ہے
شاپنگ کہاں سے کری آپ نے
شاپنگ تو آن لائن ہی کر لی تھی اتنی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی جانے کی باہر اب اتنی گرمی تھی بالکل بھی ہمت نہیں ہوئی بالکل بھی
ہاں لیکن مارکیٹ میں
ہاں سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا مطلب کیسے خواتین چلی جاتی ہیں مارکیٹ
ہاں ہاں
کیسے ان میں ہمت آ جاتی ہے ہاں ہر شاپ ہاں ساری بھری پڑی ہے شاپ
اتنی گرمی بھی اتنی گرمی جو ہے مان رہی ہیں شاپنگ کرنے سے ہ چیز چاہیے انہوں نہیں
وہی تو ساری میچنگ کی چیزیں وہی توے سمجھ نہیں آتا تو عید پر کام اتنا ہوتا ہے گیسٹ کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے پھر بھی لیڈیز ہو ہول
پھر مل گیا آپ کو آن لائن
جی آن لائن مل اب مل جاتے ہیں آن لائن بائی چانس ہوتا ہے کھ ڈیفیکٹ
ہاں کبھی کبھی مطلب صحیح ہے آن لائن بھی
کیا
تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ تو کلرس کا ڈفرنس آ جاتا ہے ذرا آن لائن میں کچھ اور دیکھ جب وہ آتا ہے تو ک چار
ہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن بس وہی تھا نا کہ بازار کیسے جائیں اتنی گرمی میں یہی تو تو آن لائن دیکھ لو
ہو جاتا ہے میں نے ایک سوٹ منگایا تھا اس میں تھا کہ مطلب آپ کو پہلے پیسے دینے اور میں نے پہلے پیسے د دیے وہ سوٹ آج تک نہیں آیا اس کا میسا رہتا ہے کہ آپ کا سوٹ وہاں تک پہنچ گیا وہاں تک پہنچ گیا اور سھٹ ابھی تک نہیں آیا
یہ آپ نے کھیل کرتی آپ نے پہلے پیسے دے دیے نہیں پہلے نہیں دینی چاہیے میںطلب کیش آن ڈلیوری اس لیے ہی کرتی ہوں
ہاں وہ ہ وہ کوئی ایپ نہیں تھا مطلب کسی کچھ الگ کاؤ
اس لیے نا کیش آن ڈیلیوری کرو پھر دکھ بھی نہیں ہوتا اگر کچھ چیز آئے نا کہ ٹھیک ہے چیز بھی نہیں آئی تو تم نے پیسے بھی نہیں دیے پھر وہی میں تو کبھی کارٹ سے کرا ہی نہیں اس لیے پر کبھی پہلے پیسے دیے پہلے پروڈکٹ آ گیا اس کے بعد دیے
ہاں صحیح ہے ایسی صحی رہتا ہے صحیح ہے آن لائن شاپنگ
اور کیا صحیح اتنی گرمی میں آرام سے ہاں آفرس بھی آتے ہیں جیسے عید کے آفرس چلتے ہیں جیس فیسٹیولس آتے ہیں اس کے آفر
ہاں ڈسکاؤنٹ چلتا رہتا ہے اس پہ اور پھر یہ آرام سے گھر پہ بیٹھ کے کوئی سا بھی کلر دیکھ لو کچھ بھی
ہاںاں اور پروڈکٹ بھی بہت اویلیبل ہوتے ہیں آرام سے بیٹھ کے سکون سے دیکھتے رہو ہاں ہٹ ہوتے ہیں جی تو صحیح ہے آن لائن بڑا کام آتا ہے یہ آن لائن
ہاں وہی فائدے بھی ہے نقصان دہ نہیں ہو لن آف ہاں
کبھی کبھی خراب بھی آ جاتی تی سی بات
دیکھنے بیٹھجاو تو یہ بھی اچھا لگ رہا یہ بھی
ہاں وہی تو آن لائن دیکھ لو اس کے فوٹوز اتنے اچھے کلک ہوتے ہے نہ کہ ہو کتنا اچھا ہے یہ
تو سستا ہے یہ تو سستا ہے یہ تو سستا ہے اور پھر تو سارے لے لیتے ہیں وہ بجٹ سے باہر ہو جاتے کہ چلو لے لو اچھا آفر آیا ہوا ہے اچھا آفر آیا ہوا ہے
اور کیا ہاں میں نے کہا بس آن لائن کر لو ہمت نہیںی بز ت نہیں بھی
گرمی بہت تھی آئیے
اور آپ جی جی ہم آئیں گے آپ بھی آئیے گا
جی آئیں گے ہم بھی انشا انشاء اللہ
تو آج آپ دادی کے جا رہی ہیں دادی کی دعوت ہے
ہاں ہاں آ جائیں گے ہم رات میں آ جائیں گے یہیں پہ رہتی ہیں پاس میں رہتی دادی
اچھا اچھا تو دادی آ گئی دادی آئی تھی آپ کے گھر پہ
نہیں وہ نہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی
اچھا دادی آپ کے ساتھ نہیں رہتی
نہیں نہیں نہیں
اچھا چلیے تو تیاری کریے
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے آئیے گا آپ گھر پہ
تو انشاء اللہ اپ بھی آئیے گا
ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ